السلام علیکم ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں وسے کیا آپ
آپ کی آواز تھوڑی دری آ رہی ہے
جی آپ ٹھیک ہو ہلو
میں بھی ٹھیک ہا ہلو
جی جی ہاں ہاں
میں بھی ٹھیک ہوں آج کل گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہے تو میں نے سوچا اسی موضوع پر بات کرتے ہیں
بہت اچھا خیال ہے گرمیوں کی چھٹی ہر اسٹوڈینٹ کے لیے خوشی کا پیغام ہوتی ہے سال بھر کی محنت کے بعد جب چھٹیاں آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے
بالکل جب سکول بند ہونے کا آخری دن ہوتا ہے سب بچے بہت خوش نظر آتے ہیں کسی کو سفر پر جانا ہوتا ہے اور کوئی گھر پر آرام کرنا پسند کرتا ہے
ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ چھٹیاں صرف مزے کے لیئے نہیں ہوتی بلکہ کچھ نیا سیکھنے کے کا بھی اچھا موقع ہوتا ہے
کہا تم نے اگر کوئی اسٹوڈنٹ پوری چھٹٹی یا صرف موبائل یا ٹی وی دیکھنے گزار دے تو اسے اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے
میں بھی ایسی بات سے متفق ہوں چھٹیوں میں انسان کو اپنی ہوبیز پر توجہ دینی چاہیے جیسے ڈرائنگ پینٹنگ گارڈننگ یا بکس پڑھنا
گرمیوں کی چھٹی کیسے گزارتی ہو؟
میں صبح جلدی اٹھتا ہوں نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد کچھ دیر ایکسرسائز کرتی ہوں پھر گھر کے کام میں امی کی مدد کرتی ہوں
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس چھٹیوں میں اپنے والدین کی مدد کروں
یہ ہر بچے کا فرض ہے چھٹیوں میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے
بالکل آج کل اسکول کی اسکول کے دنوں میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں مل پاتا
اسی لے چھٹیاں رشتوں کو مضبوط بنانے کا بھی اچھا موقع ہوتا ہے
تم نے کبھی گرمیوں کی چھٹی میں کسی خوبصورت جگہ کا سفر کیا ہے
ہاں پچھلے سال ہم سون مرگ گئے تھے وہاں کے پہاڑ سبز میدان علاقے اور ٹھنڈی ہوا بہت دلکش تھی
وہ سونمرگ واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے میں بھی ایک مرتبہ گیا تھا اور مجھے وہاں کا منظر آج تک یاد رہا
جی ہاں ہاں ہاں سفر کرنے سے انسان کو نئی جگہوں اور نئی تہذیبوں کے بارے میں معلوممیت ملتی ہے
بالکل سفر انسان کی سوچ کو ویسا کرتا ہے اور اس کا علم بڑھاتا ہے
بالکل لیکن ہر کسی کے لئے سفر ممکن نہیں ہوتا کچھ لوگ گھر پر رہ کر بھی اپنی چھٹیاں مفید بنا سکتے ہیں
ہاں جیسے آن لائن کورسز کرنا یا لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھنا
میں نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ چھٹیوں میں کم از کم پانچ کتابیں ضرور پڑھوں گی
بہت اچھا فیصلہ ہے کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے
ہ تمہارا کیا پلان ہے
آپ کیا کر رہی ہو شاید آپ بزی ہو؟
جی نہیں میں بزی کسی کے ساتھ نہیں ہوں تمہارا کیا پلان ہے
میں کمپیوٹر سکلز دیکھنا چاہتا ہوں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کمپیوٹر کی معلومت بہت ضروری ہے
یہ تو بہت مفید کام ہے آنے والے مستقبل میں یہ اسکلس تمہارے بہت کام آئیں گے
میں کچھ وقت کرکٹ کھیلنے کے لیئے بھی نکلا نکلتا ہوں
کھیل کود بھی ضروری ہے اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان فٹ بھی رہتا ہے
بالکل اگر پورا دن صرف گھر میں بیٹھے رہے تو صحت پر برا اثر پڑتا ہے
مجھے بیڈمنٹن کھیلنا بہت پسند ہے میں اپنی کزنس کے ساتھ شام کو بیڈمنٹن کھیلتی ہوں
بہات اچھی بات ہے چھٹیوں میں دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا بھی یادگار ہوتا ہے
ہ ہاں ہم اکثر فیملی گیدرنگ بھی رکھتے ہیں سب مل کر کھانا کھاتے اور خوشگوار لمبا بہت گزارتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹی بچوں کے لیے ذہنی دباؤ کم کرنے کے بھی ذریعہ ہوتی ہے
بالکل امتحان اور ہوم ورک کی وجہ سے اسٹوڈینٹس تھک جاتے ہیں چھٹیاں انہیں تازہ دم کر دیتی ہے
لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہ کچھ بچے چھٹیوں میں ا نی پڑھائی کو بالکل بول جات تو
یہ ٹھیک نہیں ہے روزانہ تھوڑا وقت پڑھائی کے لیے بھی رکھنا چاہیے تاکہ اسکول کھلنے پر مشکل نہ ہو
میں روز ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں پڑھا کرتا ہوں اس سے میری ط تیاری برقرار رہتی ہے
بہت اچھی عادت ہے میں بھی اسی طرح کرتی ہوں
گرمیوں میں موسم بہت گرم ہوتا ہے اس لیئے صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
ہاں زیادہ پانی پینا چاہیے اور دھوپ میں کم نکلنا چاہیے جی ہیلو ہاں ہاں زیادہ پانی پینا چاہیے اور دھوپ میں کم نکالنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی پہلو کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے
بالکل تربوز خربوز اور عام گرمیوں کے مشہور پھل ہیں
مجھے عام بہت پسند ہیں
مجھے بھی آم کو فلوکم بادشاہ کہا جاتا ہے
ہاں ہاں ہ بالکل صحی
چھٹیوں میں بچے اکثر آپ کو پت ہے می ڈر گئی پہنے چھٹیوں میں ب چے اکثر نانی اور دادی کے گھر بھی جاتے ہیں
ہاں اور وہاں بہت مزہ آتا ہے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی باتیں سننا بہت اچھی بات ہے
ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
میں نے اپنے دادا ابو سے بہت سی کہانیاں سنی ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہے
مجھے بھی دادی اماں کی کہانیاں بہت پسند ہے
گرمی بھی چھٹی یادوں کا خزانہ ہوتی ہے
بالکل ہر سال کی چھٹیاں اپنے ساتھ کچھ نئی یادیں لے کر آتی ہیں
لیکن وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور پت کہ کب ختم ہو جائے
یہ بات بالکل صحیح ہے سچ ہے جب اسکول کھلنے کے وقت آتا ہے تو لگتا ہے ا میں کہاں تھی لگتا ہے کہ ابھی چھٹیاں شرع ہوئی تھی
اسی لے ہمیں چھٹیاں کے ہر دن کو قیمتی سمجھنا چاہیئے
ہاں اور وخت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے
اگر کوئی اپنی چھٹیاں کا صحیح استعمال کرے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے
سکلس اچھی عادتیں اور خوبصورت یادیں سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہیں
مجھے لگتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹی انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تازہ کر دیتی ہے
میں بھی اسی بات سے اتفاق کرتی ہوں یہ چھٹیاں ہمیں نئی طاقت اور حوصلہ دیتی ہے
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹی صرف تفریح کا نام نہیں بلکہ سیکھنے سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بھی ذریعہ ہے
بالکل جو اسٹوڈینٹ اپنی چھٹیوں کا منازم طریقے سے گزارتے ہیں وہ اسکول کھلنے پر زیادہ تیار اور پر اعتماد ہوتے ہیں
آپ کے بیک گراؤنڈ سے کوئی آوازیں آ رہی ہے
ہاں میں چاکلیٹ کھا رہی ہوں
بس بعد میں کھاو گی بہت خوب کہا تم نے
شکریہ مجھے آج کی گفت جی
ویسے آپ کون سے چاکلیٹ کھا رہی ہو
میں کھا رہی ہوں ابھی ملک کی بات
یہ کس نے لایا تمہیں؟
بائیری ل ہے
کب
ہ ابھی رہائےب کچھ ٹائم پہ ہے
ٹھیک ٹھیک
جی
ہاں بتائیے آپ
مجھے آج کی گفتگو بہت پسند آئی
مجھے بھی گرمیوں کی چھٹی واقعی زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ہوتی ہے
اللہ کریں سب بچے اپنی چھٹیاں خوشی اور مفید طریقے سے گزارے
ویسے آپ کو کہاں جانا ہے ان چھٹیوں میں؟
مے جانا ہے نانیہال اور جانا ہے گھومنے ہ جی
ننل جو کی بکس وغیرہ ساتھ لینا پڑھائی بھی ضروری ہے ایک ایک گھنٹہ دیا کرنا دن میں آپ
جی جی
اب جب نانییال جاؤ گی نا اپنے ساتھ بکس بھی ساتھ لینا کتاب ہے
ہاں وہاں پہ پڑھتی ہوں چلو اپ بھی اپنے پڑھنے میں خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ